ہیلو
ہاں جی آواز آ رہی ہے پھر
ہاں ہاں مجھے ارہی ہے
ہاں تو کل آپ نے کچھ بتایا تھا تو ادھوری بات رہ گئی تھی آج پوری کرتے ہیں ہاں تو آپ نے کہا تھا کہ ہاں کچھ فالو کر رہا تھا پھر
ارے ہاں پھر میں نے اس کو پولیس والے سے بہت مارتیوایا تھا
صحیح کریے ایسے کیا کرو ایسے لوگ کے ساتھ ایسے ہی کرنا چاہیے
ار ہاں نہیں پہلے میں نے سوچا چلو ہٹو گردہ سٹیا اگیا ہے تھوڑی دیر کرے گا چلا جائے گ لیکن مر کیا وہ بالکل گھس گیا تھا
ہوں تم نے سیدھا جیل میں لیا کے تھٹوکنا چاہیے
آپ پہلے میں تو باہر کی ہوا ہے کہے ہرے ہرے ویسیے کر رہے ارے بیٹا ارے بیٹا میں نے تھپڑا ماروگا تیرا بیٹا نکل جائے گا اپنی اوقات بھول گیا کہ رہا ے میں نے کیا کیا ہے میں نے کیا کیا ہے
میں نے کہا بتاؤ نہیں کیا میں نے کہا آؤ میں تمہیں پچھاتی ہوں بھائی دو تین لگ اور دیکھ رہتے ہیں مب بھی ایسی چیزیں کر رہا ہیں
ایسے لوگ کے ساتھ ایسا ہی کرنا ہے
سچ میں پہلے میں بہت چیزیں ہو جاتی اب ی بھی خ سنا ہو بڑھیا
وہی تیار آج کل کی سب جنریشن بڑی وتار ہو گئی ہے
بالکل باری بالکل بھائی بالکل زیادہ بکھار ہوگی کوئی سیف نہیں ہے
ایک تو تم لوگ جب دوپٹہ اڑ دوو گے تو اور مطلب سب گغلط سمجھنے لگتے ہیں
ہاں کیوںتیمستتے میںار بائی دکھتی ہے
ہوں ہ کیا کرو گی آج کل کے لوگ زیادہ ہی کچھ ہ تب ہر کوئی قصہ سنا ہے تمہارا ایک تو قصہ چلتا ہے کم سے کم آدھا گھنٹہ لگ جاتا ہے پتا نہیں چلتا
ہاں نہیں میپ دوسریس نا میرا مو بھی درد ہوتا ہے آپ ت جاؤ گ
ہوں تم پوچھو ت بتائے نا کسسا سے
کچھ بھی میں تو اپنے من سے ہی بتائیوں میں سے پچھا اپ نا
ہوں اچھا اچھا اچھا تم کو بول ل سناو سناو تم کو ایک بار لیسین مل گیا تھا نا میرے کو ایک بار وہ مل نا گی ٹائپ میں تو وہ کیسے ملا تھا سنو تو میں جم سے میں نکل رہا تھا مطلب جم کر کے میں پس سے قریب دو سال ہو گیا مطلب تو جم سے ایسے میں نکل رہا تھا اس کے بعد تھوڑے دور پہ وہ ملا میرے کو ٹھیک ہے میں سےے مطلب پیدل زیادہ مب پرفرڈ کرتا ہوں کیونکہ مطلبسے جم وغیرہ میں جؤ تھوڑا بہت گای وغیرہ ہو جاتا پیدل میں ٹھیک ہے تو میں ایسے ہی نکلا میںسے ہی تو اس کے بعد پیچھے سے وہ آیا تو کہہ رہا ہے کہاں بیا میں گھر ایس ہی جا رہا ہوں میں گھر پہھر میں اچھا کہ رہ بھیا یہ بتائیے یہ ایڈریس بتا دیجیے م اچھا دکھائیے تو انہوں نے دکھایا میرے میں کہ یہیں آگے جائیں گے دو کلو میٹر یا دور نہیں ہے تو انہوں نے کہا اچھا بھیا آپ کہاں جا رہے ہیں میں کہا میں تو انے کہاں ج رہا ہوں تو خ آئیے میرے ساد ہی چل دی تھی میں مطلب آپ کو ادھر ڈراپ بھی کر دوں گا اور ایڈریس میرے کو ب دیجیےا میرے کو مطل سیدھا لگا مطلب ایک دم ایسا نہیں کہ مطلب کرنج ٹائپ کا تھا یا کچھ ویسا ایسا نہیں سیدیدھا تھا مطلب ٹھیک ہے تو میں اس کے ساتھ بھائی بیٹھ گیا اور میں نے کہ غلطی کر دی اور مطلب بائک میں ہی چلانے لگا میں کہ لاؤ میں چلاؤں گا بھائی تو بائک بھائی میں چلا رہا ہوں آدھے راستے پہ بھائی صاحب جان رہی ہو کیا کرنے لگا وہ دھیمے دھیمے ہاتھ لانے لگا ہم سمجھ ہم لوگ ادھر ہی اترے پواہلے خوب گریا ہے پھر گریا ہے پھر مطلب کہ رہے بی ہے سوری اری ہو گیا ج وہ پھر کیا کرنے لگا ہم کو نمبر دینے لگا کیا بھیا کسی کی ضرورت تھڑ یہ لیجے نمبر دے دیجیے گا میں کہ بائیس سال
ایسے ایسے لوگ ہیں
صحی بات ہے ہوتا ہے وہی میرے سے تو بھائی دو چار بار مل چکے ہیں ایسے لوگ
ہ ایک تو ہمارے سر ہیں ہم سر کا کہ تمیں قسہ سناتے ہیں مطلب کالج میں پروفیسر ہیں پڑھاتے ہیں اسٹارٹنگ میں گیا تھا مطلب ایک ہوتا ہے ن مطلب میں ابھی کیا کر رہا ہوں گریجویشن کر رہا ہوں بی اے بی ا پلس ایم بی ایس ہے ٹھیک ہے انٹیگریٹڈ ہے ابھی تو کیا ہوتا ہے بی کام اور بی بی یو کا جب فسٹ انٹیروگیشن ہوتا ہے تو اس میں ساتھ میں بیٹھاتے ہیں تو وہ سر تھے تو لاسٹ میں جب ساریے چیز ختم ہو گئی تو انہوں نے کہا کہ بیٹا یہ بتاؤ کہ کون مطلب میرے کو کال کریے گا مطلب نمبر چاہیے تھا گروپ بنانے کے لیے میں کہہ دی سر میں میرے کو میرا نمبر لے لیجیے میں بنا دوں گا بی بی کے گروپ میں بنا دوں گا ایم بی کام کا کوئی اور تھا گروپ بنایا بنایا پھر اس کے بعد کچھ ایک ہفتے بعد ان کا میسج آتا ہیلو بیٹا میں کہلو سر اب میں تو سوچا چلو نارمل سارا نارمل کیا کریں گی یہ بٹ ان کی حرکتیں تھوڑی سی تھوڑی سی ویس میٹے ٹائپ میں
ہ
تو پھر اس کے بعد دھیمے دھیمے میرے کو پتا چلا کہ اس ٹائپ کے ہیں تو تھوڑا بہت اورا ہوتا گیا بٹ یوک ایک دن کہتے ہیں مطلب یہاں پہ مہ کمب لگتا ہے ٹھیک ہے
ہاں
بیچ میں تھا نا تو یہ کہتے ہیں آ بیٹا چلو گھومنے چلے گا میں کہ ہے میں کہا ان سے نہ زیادہ بات چیت ہوئی نہ کچھ سیدھا گھوم میں سوچا ہ چلو چل کے دیکھتے ہیں آج کیا جو ہوگا دیکھا جائے گا
کیاسڑا س سوتی
سنو سنو سنو میں میں یہ سوچ کے گیا تھا کہ مطلب کالج کے سر ہیں تھوڑا بہت ادھر ادھرھر مارکس وغیرہ میں ہیلپی ہو جائے ہے ا چل تو چل دیتا ہوں سنو میںیا ہو نہیں تو اس کے بعد گئے اسکوٹی لے کے آئے تھے وہ
جی
ہ پ اسکوٹی وہی چلا رہے تھے تو گئے بڑھیا ملب م میں یہ وہ افریکہ بدے تو وہ ہاتھ پکڑنے لگ م گا ہے خیر یے میں کہاں پھنس گیا پھر اس کے بعد ہم ٹھا ہو یہ بھی چھوڑے جا جب زیادہ کچھ کریں گے تو سیدھا بول دیں گے میں کہا چلو پھر میں سیدھا چلتا گیا دو مہینے پھر اور ہاتھ دھیمے سے میں کھینچ لے رہا تھا نہیں پھر آگے رہ چلے پھر پکڑ لے ہم کہ ارے بھیا کہاں پھنس گئے ہم پھر اس کے بعد کیا کہتے ہیں چلو جیسے تیسے کر کے پھر آئے گھر گھر آنے کے بعد پھر پھر تین چار دن بعد پھر کہتے ہیں بیٹا آؤ چلو کہیں کیفے وغیرہ چلاائے میں کہا آؤ چلو دیک ا جائے گا پھر گئے کیفے میں بڑھیا مست آڈر کیے کھائے پیے
مطلب نارملی پھر اب میں کیسے بات ایک سیکنڈ ہ میں بہانا کیسے لگاؤں کہ نکلوں کیسے یہ اس میں تو پھر میں نے ان سے بولا سر میری دوست کی لڑائی ہوگئی میں جا رہا ہوں میرے کو جانا ہے تھوڑا کہ اچھا بیٹا ہے جا رہے ہو میں کہاں س میرے کو جانا ہے پھر پھر اس دن کے بعد سے نہ زیادہ مینسل لفٹ رکھا نہ زیادہ بات رکھا بٹ ہاں یہ ہے کہ نارملی ابھی بھی جیسے کبھی کبھار کالج وغیرہ جاؤ تو ہو جاتا ہے نا
اچھا اچھا ہاں
ہ تو پھر وہی پھر آج کے بعد پھر میں بلاک کر دیا بھائی ہم کے کبھی کبھار میسج کرنے لگتا ہلو بیٹا آئی مس یو ہم کہ رہے دیکھو میں اس لیے بات کرتا تھا کہ دیکھو میرا دیکھو ہے وہیں رہنا تین سال وہیں ہے اب ان سے ا دھر ادھر تھوڑا بہت
وہ تو بنانا ہی پڑے گا نا تھوڑا کانٹیکٹ تو رکھنا ہی پڑتا بھائی
اب رینڈم پرسن ہو تو چلو کوئی دقت نہیں ہے ٹھیک ہے ڈانٹ دو یا کچھ بول دو ہاں اور وہاں کے سر ہے مین پروفسر
ہوں
سے فائدہ یہ ملتا ہے کہ ان کے ساتھ ساتھ دو تین ٹیچر اور رہتے ہیں تو وہ بھی ان کا دیکھ لیتے ہیں مطلب کوئی دقت نہیں ہوتی ہے پھر
ہاں سمجھ سکتی ہوں
ہ یہی تھا کی سر ایسے بہت لوگ ملتے مطلب میرے جین میں تو دو ہی لوگ ملے ہیں
تو سب کہتے ہیں چھ بولے تو سبھی ملتے رہتے ہیں اور مجھے بھی دو تین بار مل ج گ میں تو بہت ان میں نصیحت بہت ہی یار میرے مے میرے کلاس میں بہت س لڑکیاں ہے دیکو میں ا لوگوں سے باری سے بگ رہی ہوں بٹ لوگوں کو ایسا لگتا ہے ہے کہ مطلب میھ تھوڑی ماڈل ٹائپ کی ہو ٹھیک ہے مطلب بہت سے لوگوں نے مجھے بولا ہے کی ٹیم ماڈلنگ کاری کروں یے و بہ جہاں کی مطلب نا کسی جے جن انسان سے بولتی ہوں تو وہھ سب سے پہا تو یہی بولتا ہے کہ بھائی یار ت اور دن کیوں نہیں کر رہی ہو مجھے نہیں پتا وہ کیوں بولتا ہے میں پتلی ہوں ج کیا کچھ نہی پتا بوٹا مجھے بولتے ہیں ایک لڑکی ہےر کلاس وندنا نام کی وہ مطلب کہ بتاؤں مائے اسکا کے و کیسے ہے بہت زیادہ ویسے بولتے ہیں بھائی تمہارا باڈی شیپ اچھا ہے یہ وہ فھلانا دھمکانا اگر میں لڑکا ہوتی ن تو میں تم کو پکا سیٹڈ کر لیتی اگر پھر لڑکا ہوتی ن کچھ بہت پرفیکٹ ہے پرفیکٹ سب کچھ پرفٹ ہے سب کھ تمہارے یہ س پرفیکٹ کیا چیز چاہیے
ہاں ہاں
سا بہت زیادہ ہے مطلب سب کچھ مست ہے یہ وہ تمہارے بال بھی بہت اچا اچھا میرے بال بہت سلکے ہیں میرے بال بھی بہت سلکے ہیں بائی فش آئے ہیںا فشر ہے ج گتا ہے نہیں بس فشر گیا ہوتا ہے ہاں تمہاری فش ہے مری لینسز اچھی ہیں میں نے کہا لینسز بھی بہت اچھی ہیں ٹھیک ہے سب کی چیز کو پیش کرتی ہے وہ نہیں میں ایک پٹ تک نوشش کرتی ہ کہ میں نے کل کون سی لگائی تھی میر نے آج کون سی لگائی ہے پانی تو بہچی پر لگ گ چلو اتنا چلتا ہے لڑکیوں کو بھی لڑکیوں کی طرف نہیں کرتی ہیں پتا ہونا چاہیے نا جیلسی اور چیھا دکھ بھی رہ ہوتا ہے تو وہ بھی مطلب من بھی رکھ لیں گی لیکن بولیں گے نہیں کچھ ہاں کچھ لڑکیاں ہوتی ہیں جو اچھی ہوتی ہیں دل کے بھول دیتی ہیں میں توم بول دیتی ہ مھے کوئی اچھا لگاتا ہے میں بولتیوں ڈائراب بائی تم اچھی لگتی ہو ہے ہو بٹ ایسا بھی نہیں چیز کو لے ہاں اچھی لگ رہی ہے پیاری لگ رہی ہے بس ایسے وہ مطلب چوٹی چھوٹی چیز میں نے کہا ہاں یار کچھ زیادہ ہو رہا ہے میں پ زیادہ ہو رہا ہے ٹھیک ہے کوئی بات نہیں میں سوچتے رہوں کوئی بات نہیںات نہیں اچھی دوست ہے بھائی تعریف کر رہی برائی تو نہیں کر رہی میں سوچتی تھی بلا کیا تمہاریذبی ٹائپ لڑکی ہے میں نے کہا ہاں بہت ملی ہیں بہت لگوں کو دیکھا ہے بہت لووں کو جانتی ہوں تو م سے انٹرسٹیڈ ہو گیا میں نے ہیں میں نے کہا بھائی دیکھو میں بہت صحیح تھا لڑکیوں میں لڑکوں میںٹرس ہوں ہاں لڑکوں کو نہیں مطلب ایسی بات رہ گا لڑکیوں کی تو میں لڑکیوں کو انٹرسٹیڈ نہیں ک ہاں جیم والا ہو بھیا ہوگ دم فائٹ پسنالٹی ایک دم مست ہوئی جی کڑ خوب انٹرسٹ ہے لڑکیوں میں کیوں ہوگا بھائی میں ایک لڑکیوں کہ لڑکوں ہونا چاہیے اور اگر کوئی لڑکا ہوا تو لڑکیوں کوگا لڑکی کو لڑکی میں کیسے انٹرسٹ آ سکتا ہے بائی کیسے آ سکتا ہے ج چیز تمہارے پاس کو چیز اس کے پاس
نہیں بٹ کیا ہوتا ہے نا دیکھو میں تمہیں بتاتا ہوں
ھ پتااتجسپ کرتا ہوں
دیکو میں بتاتا ہوں لیزبین والوں میں جیسے کہ جو حملوں کے اندر فیلنگ رہتی ہے وہی فیلنگ سیم ان لوگ کے اندر رہتی اچھا رکو میں نیکسٹ کال میں بتاتا ہ ٹھیک ہے میں کرتا ہوں ابھی ہاں ہاں ہ